ہلو
ہلو
ہوں
کیسی ہوں
ہائے بڑھیا ہوں ٹھیک ہوں
آ میں بھی میں بھی ٹھیک ہوں آج صبح باہر نکلی تو ہوا بہت عجیب لگی
اچھا پولیوشن بھی تو بہت بڑھ گیا ہے سانس لینا بھی مشکل لگتا ہے
بالکل اتنی دھول اتنی دھول اور گاڑیوں کا جو دھواں ہے ناں وہ ہر جگہ ہی ہے
ہاں اور صرف ایئر پولیوشن کی ہی نہیں نوائز پولیوشن بھی بہت ہوتا ہے
سچ میں دن بھر ہارن کی آواز سے سر میں درد ہونے لگتا ہے
ہاں ہمارے یہاں ایریا میں بھی کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے پورا دن دھول دھول رہتی ہے
ہوں اسی وجہ سے لوگوں کو الرجی اور کھانسی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے
صحیح کہا میرے چھوٹے بھائی کو بھی ڈاکٹر نے بولا ہے کہ زیادہ پالیوٹیڈ جگہ پر مت کھیلا کرو
بالکل پالیوشن کا اثر بچوں اور بزرگوں پر ویسے بھی سب سے جلدی اور سب سے زیادہ ہوتا ہے
صحیح کہا اگر ہم سب تھوڑی سی ذمہ داری لیں تو سچویشن تھوڑی سدھر سکتی ہے
بالکل بٹ کوشش کوئی بھی نہیں کرتا تمہارے حساب سے پالوشن کم کیسے ہوسکتا ہے
سب سے پہلے ہمیں پرائیویٹ ویکل کم اور پبلک ٹرانسپورٹ زیادہ یوز کرنا چاہیے مجھے ایچھا لگتا ہے
بالکل ہاں اور اگر پاسبل ہو تو سائیکل یا پھر واکنگ بھی اچھا آپشن ہے
بالکل اس سے پالوشن بھی کم ہوگا اور ہیلتھ بھی اچھی رہے گی
ہوں اور اب جتنا ہو سکے اتنا پلاسٹک بھی کم سے کم یوز کرنا چاہیے ہر جگہ پلاسٹک کا کچرا دکھائی دیتا ہے جہاں بھی دیکھو
صحیح کہا کلوتھ بیگ اور اسٹیل کی بوٹل یوز کرنا ایک اچھی عادت ہوسکتی ہے اگر وہ سب لوگ کرنے لگیں تو بہت فرق پڑے گا
بالکل اور پیڑ پودے لگانا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ سب پیڑ پودے کاٹنے پہ یا انہوں نے خراب کرنے پہ دھیان دے رہے ہیں پیڑ پودے لگانے پہ تو کسی کا دھیان ہی نہیں ہے
بالکل صحیح کہا جتنے زیادہ پیڑ ہوں گے ہوا اتنی ہی صاف ہوگی
ہوں لوگوں کو بھی اویئرنیس ہونا چاہیے کہ کچرا ادھر ادھر نہ پھیکے کچرے کو کچرے کی جگہ ڈسٹ بن میں ہی پھینکے
صحیح کہا یہ کچھ چھوٹی چھوٹی اسٹیپس مل کر بڑا بدلاؤ لا سکتے ہیں
ہاں بالکل اسکول اور آفسز میں بھی انوورمنٹ اویئرنیس پروگرامس ہونے چاہیے
ہاں تبھی تو لوگ پالیوشن کو سیریسلی لیں گے
ہوں مجھے لگتا ہے کہ ہر اپنی طرف سے ایک اچھا قدم ضرور اٹھانا چاہیے
صحیح کہا پالیوشن کا ہیلتھ پر کتنا برا اثر پڑتا ہے یہ تو سبھی جانتے ہیں
ہاں یار لیکن وہی ہے ناں جانتے سب ہے بٹ کرتا کوئی نہیں ہے سب سے پہلے سانس کی پرابلم شروع ہوجاتی ہے جیسے استھما ہوگیا الرجی ہوگئی
صحیح کہا میری ایک ریلیٹیو کو بھی ڈاکٹر نے پالیوٹیڈ جگہ سے بچنے کی صلاح ہی دی تھی
ہاں اور صرف لنگس ہی نہیں آنکھوں میں بھی چلن رہتی ہے دھول کی وجہ سے اور پھر اسکن پرابلمس بھی بہت ساری ہو جاتی ہے
ہاں اور جب ہوا بہت خراب ہوتی ہے ا تو باہر ایکسرسائز کرنا بھی سیف نہیں ہوتا
ہاں بالکل بچوں اور بزرگ تو اور اس سے جلدی افیکٹ ہوتے ہیں
ہوں انوائرمنٹ پر بھی اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے
ہاں ندیوں اور تالاب اتنے زیادہ گندے ہو جاتے ہیں اور وہی جان مطلب جانور پشو پکشیوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے اس سے
صحیح کہا پیڑ پودوں کی گروتھ بھی پالوشن کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے
ہاں کیونکہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پرابلمس تو بڑھتی جا رہی ہے
ہوں اسی لیے صرف گورنمنٹ ہی نہیں ہر سٹیزن کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھنی چاہیے کچھ کرنا چاہیے
بالکل اگر ہر گھر اور ہر محلہ مل کر کام کرے تو اس سے بہت فرق پڑ سکتا ہے
بالکل صحیح کہا
چلو یہ بتاؤ کہ ہم اپنے ڈیلی لائف میں پالوشن کو کیسے کم کر سکتے ہیں
مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں بجلی اور پانی کی بچت کرنی چاہیے اس سے نیچرل ریسورسز بھی بچیں گے
بالکل میں تو اب ضرورت نہ ہو تو لائٹس اور فین ترنت بند کر دیتی ہوں جتنی ضرورت ہوتی ہے ب اتنی دیر ہی استعمال کرتی ہوں
مجھے میں بھی شاپنگ کے لیے ہمیشہ کلوتھ بیگ لے کر جاتی ہوں پلاسٹک بیگس لینا لگ بھگ بند ہی کر دیا میں نے
یہ تو بہت اچھی عادت ہے میں بھی سنگل یوز پلاسٹک سے بچنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں
اور گھر کا گیلا اور سوکھا کچرا الگ الگ رکھنا بھی بہت ضروری ہے میں میں تو ایسے ہی کرتی ہوں
بالکل صحیح کہا کیونکہ اس سے ریسائکلنگ آسان ہو جاتی ہے اور پھر پالوشن بھی کافی کم ہو سکتا ہے اس سے
ہوں اور ہمارے یہاں کالونی میں ہر مہینے صفائی ابھیان ہوتا ہے میں اس میں ضرور حصہ لیتی ہوں
واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے میں بھی اپنے فرینڈس کے ساتھ ٹری پلانٹنگ کر تی ہوں اور کبھی کبھی ٹری پلانٹیشن ڈرائیو بھی جوائن کرنا چاہتی ہوں
ہاں اگر ہر انسان سال میں صرف ایک یا دو پیڑ بھی لگائے تو بہت بڑا بدلاؤ آ سکتا ہے
ہاں اور سوشل میڈیا پر بھی لوگوں کو انوائمنٹ کے بارے میں اویئر کر سکتے ہیں ہم
بالکل صحیح کہا اچھی عادتیں جب دوسرے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ بھی انسپائر ہوتے ہیں
بالکل مجھے بھی لگتا ہے بدلاؤ ہمیشہ ایک چھوٹے قدم سے ہی شروع ہوتا ہے
بالکل صحیح کہا ایسا کرنا بھی چاہیے
بالکل کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کاش ہمارے شہر کی ہوا پھر سے بالکل صاف ہو جائے
ہاں یار کتنا اچھا لگے گا کہ جب آسمان نیلا دکھے اور لوگ بنا ماسک کے فریش ہوا میں گھوم سکیں
ہمم مجھے لگتا ہے کی فیوچر میں الیکٹرک ویکلس اور گرین انرجی کا یوز اور زیادہ بڑھنے والا ہے
صحیح کہا یہاں پہ تو سولر انرجی اور ونڈ انرجی جتنی زیادہ یوز ہوگی اتنی ہی پالوشن کم ہوگی
ہاں اسکول میں بھی بچوں کو انوائمنٹ کی امپورٹینس شروع سے سکھانی چاہیے
بالکل صحیح کہا کیونکہ آج کے بچے ہی کل کا فیوچر بنیں گے
یہ بات تو ایک دم صحیح ہے میں تو ہر سال کم سے کم دو پیڑ لگانے کا ٹارگیٹ رکھوں گی اور باقی سب کو بھی یہی کرنے کی صلاح دوں گی
صحیح کہا جب سب لوگ جڑیں گے تبھی تو کچھ اچھا کام ہو پائے گا اور میں اپنے گھر کے سبھی ممبرس کو ویسٹ ا سگریگیشن اور ری سائکلنگ کے لیے موٹیویٹ کروں گی
بالکل اگر ہر فیملی صرف ایک چھوٹا سا قدم اٹھائے تو پورا دیش بدل سکتا ہے
بالکل کیونکہ پالیوشن صرف گورنمنٹ کی نہیں ہم سب کی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑی سمسیا چابی ہے
ہاں سچ میں مجھے آج ویسے بھی تم سے بات کر کے کافی اچھا لگا کچھ نیا سوچنے کو ملا میں نے کچھ اپنی باتیں آپ کو بتائی آپ نے کچھ آئی ڈیاس مجھے دیے
ایسے ہی اگر انسان آئیڈیا شیئر کرے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو پالوشن ہے یہ جو انوائرمنٹ کے پرتی آج کل ہو رہا ہے اوپر نیچے تو وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے اگر ہر انسان چھوٹی چھوٹی عادتیں اپنا لے تو
بالکل چلو پھر آج سے ہم دوں دونوں انوائرمنٹ کو کلین رکھ نے کا ایک دوسرے سے پرومس کرتے ہیں خود بھی کلین رکھیں گے اور لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ انہیں کس طریقے سے انو کو کلین رکھنا چاہیے
بالکل صحیح کہا کیونکہ صرف خود کرنے سے نہیں ہوتا اک سر انسان کو دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے
ہاں بالکل چھوٹے چھوٹے قدم مل کر ہی تو ایک بڑا بدلاؤ لائیں گے
بالکل صحیح کہا چلو پھر جلدی ہی بات کرتی ہیں اپنا اور انوائرمنٹ دونوں کا دھیان رکھنا
ہاں ہاں ٹھیک ہے ویسے بھی بات کرتے رہیں گے اور انوومنٹ کے لیے جو ہم نے آج ایک دوسرے کو ٹاپکس بتائے ہیں ان پہ بھی تھوڑا سا فالو کریں گے اور ان پہ بھی تھوڑا سا دھیان دیں گے
بالکل بالکل
اوکے ٹھیک ہے بائے بائے
بائے